ہیلو
ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم اللام بھائی جان اور بتائے بھائی جان
اور سب ٹھیک ہے بھائی جان اپنا بتاائے بھائی جان
بھائی جان ہمارا بھی ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائے بھائی جان آپ کی
خان
مطل آپ کی می آپ کی می اور ابو سب خیریتائی جائے گا
ہاں خیریت بھائی جان آپ کی امی اور ابو خیریت بھ جان
ہاں بھائی جان ہماری امی تو ابو سب خیریت تھ بھائی جان ہماری امی کچھ دن پہلے طبیعت خراب تھا بھائی جان خیرییت نہیں تھی بھائی جان ٹھیک نہیں تھی بھائی جان طبیعت خراب تھی بہت سیریئس تھی بھائی جان کسی چیز کی بیماری ہو گئی تھی بھائی جان اب ٹھیک ہے تھ ہوں
کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان طبیعت خراب تھی بھائی جان
بھائی جان کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
کیا بھائی جان ہاں بھائی جان کھانا پینا تو ہو گیا بھائی جان آپ کا کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہو گیا میرا بھی کھانا پینا کیا کیا کھیا وسے کھانا میں بھائی جان
بھائی جان کھانے میں تو ہم کھائے ہیں میٹ چاول کھائے ہیں کھانسی کا میٹ کھاائے ہیں مرے کا میٹ کھائے ہیں انڈا کھائے ہیں بھائی جان اور کیا بت ہے بائی جان بریانی کھا ہے چکن بریانی کھائے مٹن مٹن بریانی کھائے ہیں ویج بریانی کھائے ہیں پنیر کھائے ہیں چاول کھائے ہیں نان کھائے ہیں پراٹھا کھائے ہیں مکے کی روٹی کھائے ہیں مکے کی ساگ کھائے ہیں آ یہ سرسو گسا کھائا بھائی جان پالا گسا کھائے ساگ ہمیں بہت پسند ہے اسی لیے سگ بنوا ہیں بھائی جان بہت لذیذ لذیجھانا کھ کھائے بتا بھنڈی کاھوجیا کھائے کرل کا بھجیاے کھائے ہیں آلو گوبھی کا سبزی کا نہیں بھائی گوبھی گوبھی نہیںھائےیں گوبھی نہیں گوھی تو ٹنڈی کے دن میں نے ہوتا ہے جا بہت زیادہ ن کھانا ہےھ جائا اسی لیےیار نہیں ہوتی ہے بھائی جان ہم سے اسی لیے بھائی جان بول رہے ہیں بہت مز لج ہماری امین کا نہیں بھائی ج ہم اکیے نہیں کاتے بھائین ہمارے بہت ہمارے بہت ابو بہت مطلب دادا جان ابو جان امی جان بائی جان آ ہاں تو سب کھاتے ہیں بیٹھ کے بہت بڑا پریوار ہے بھائی جان بہت بڑا فیملی ہے بھائی جان ہمارے
ہوں
سب بیٹھ کے کھاتے ہیں ایک ساتھ بھائی جان ہ اور بتائے بھائی ار بھائی جان ہم تو ابھی سوئے ہوئے ہیں بھائی جان سوئے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان
ہم بھی سو کر موبائل چلا رہے تھے تولو سوچے فون کر کے بات کر لیا جائے بھائی چان
ہوں ٹھیک ہے بھائی بہن چلیے بات کر لو ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے وہ سب ہٹائیے بھائی جان کہہ رہے ہیں آم کا سیزن چل رہا ہے آم تو کھائے ہوں گے بھائی جان دبا کے اس سال خوب
بھائی جان ہم کو آم کھانا پسند ہی نہیں ہے بھائی جان
اچھا بھائی جان نہیں پسند ہے ن بھ جان
بس بھائی جان ہم کو کھانا
ہوں نہیں ہم کو تو بہت پسند ہے ہمارے بغیچے بہت زیادہ ہے نا بہت کاتے ہیں لی لیجام پ تا ہے پیڑ پہ تو کھاتے ہیں ہم پکا کے نہیں کھاتے کروا بھائی جان آرام سے پیڑ پہ گچ پکو کاتے بھائی جنبٹ پکا ہوا خراب لگتا ہے بھائی جن گچ پکو کھاتے بہت میٹھا لگتا ہے بہت پیلاا ہو جاتا ہے پورا پکے مست لگ ت بہت عم ہے بھائی جانا ہمارے باغیچے میں بہت اچھا لگتا ہے ہ ہمار بغیچہ میں اتنا ہے کہ بھائی جان آب جائیے گا نا بغیچہ گھومتے گھومتے ا پیر دکھایا جائے گا ہمارا بغیچہ نہیں ختم ہوگا بھائی جان اگر پیر جاتے جاتے جاتے جاتے تھک جائے گا مطلب ہمارا بگیچا نہیں ختم ہوگا بھائی جان
وہ بھائی جان بہت امیر ہے اب تو ہم کو جائے غریب غریب ہوں گے بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم امیر کہاں ہے بھائی جان
پاجن اتنی زمین ہے پھر بھی آپ امیر نہیں ہے کیا بول رہے ہیں بھائی جان جھوٹ نت بولیے بھائی جان
ارے بھائی جان ہم جھوٹ کہاں بول رہے ہیں بھائی جان امیر امیر رہتے بھائی جن تو ام رہتے تو کیا کرے بھائی ا رہتے تو ابھی ن اب بات کرتے ہوئے رہتے بائی جانس سوئے رہتے گھومتے رہتے نہیں امیر نہیں ہے ہم عام انسان ہے بھائی جان آ انچان ہے بھ جائ اتنا بھی امین نہیں ہمارے دادا پر دادا بس زمین چھیڑ کے گئے تھے بھائی جان
وہ بھائی جان پھر بھی بہت امیر ہے آپ پائے گا
ہ ٹھیک ہے بھائی جان مانتے ہیں آپ آپ کے حساب سے ہم ا میرے بھائی جان
ہم لوگ غریب بھائی جان ہم لوگ غریب ہیں
ارے بھائی جان کچھ بھوک رہا ہے بھائی جان کتا ہے کیا بھائی جان آپ کے یہاں
ہاں بھائی جان بھوکرا ہے کتا س بھائی جان
ارے بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہے صحیح سے بھائی جان تھوڑی
بھائی جان کرتے بو کر رہا اس لیے بھائی جان آواز نہیں سب سب پ آ رہی ہوگی بھائی جان
تو دوسری جگہ جا کے بیج جے گا بھائی جان تو ٹھیک ہےب آج جائے گی بھائی جان
بھائی جان چھتی پہ ہے چھت پر سے آواز آ رہی ہے دوسرا جگہ کوئی نہیں ہے جہاں سے ٹاور پکڑتا ہوگا بھائی جان
اچھا ٹھیک ہے بھائی جان چلیے بھائی جان اور بتائی بھائی جان آپ کو سائیکل ہہنکنے آتا ہے کہ نہیں بھائی جان
بھائی جان ہم کو سائیکلنکھنے آتا ہے بہت بڑھیا سے آتا ہے ہم کو سائیکل آنکھنے
ہوں ہم کو تو نہیں آتا ہے بھائی جان سائیکل ہ ایک بار آے تھے گرا دیے تھے بھائی جان کھیت گر گیا تھا بھائی جان ہ
بھائی نہ مائئیں گے ت آب کو سکھا دیں گے سائیکل سکھائیں گے
بھائی ہاں بھیا سکھا دیجیے گا ہم کو نہیں آتا ایک بار گئے تھے تو دھان کے کھیت میں گر رہی ہوتے ہاتھ گور ہاتھ توڑ لیے تھے گول چھلا گیا تھاے اس کے بعد نہیں ہنکتے بھائی امی جان بول دیے خوب زیادہ ابو جان بھی بولے تھے خوب زیادہ بھائی جان اس کے بد نہیں کبھی ہاںک سائیکل بھائی جان کیا کرے بھائی جان گر جاتے ہیں موٹ موٹر سائیکل ہانک لیتے ہیں صحیح سے بھائی جان کار بھی ہانک لی چار چککا ہا لیتے بھائینا موٹر سائیکل بھی ہ کے لیتے
کیسے بھائی جانان بتائیے ہمیں بھی
کہ ب سائیکل کا بھی سیکھنے کا کوشش ہی نہیں کیے شرو سے ہی موٹر سائیکل لگ رہے تھے بھائی جان ہمارے دادا گ دادا جان رکھے تھے بہت پرانا کار وہی سیکھ رہے تھے ابو جان موٹر سائیکل کنے تھے وہ آاںک رہے تھے ابھی نا ہمارے پاس ہم کینے پھل دو دن پہے ایک موٹر سائکل وائی جان ٹی ایم اور کینے تھے نینجا اسٹ کینے تھے بھائی جان
بھائی جان نجا اسٹو ہرک تھا ہم جانتے ہیں بھائی جان
ارے بھائی جان ہمارا زمین جانتے ہیں کتنا ہے بھائی جان
پ ہے م
بھائی جان ہمارا جمین ایک سو چوبیس بیگھا ہے بھائی جان ابھی دو بیگھہ بیچے بھائی جان
بھائی جان پھر بھی ایک سو دو بیگا
نہیں ایک سو دو نہیں ایک سو چوبیس بیگھا ہے زمین ہے دو بیھہ بیچ بائی جان ٹیک ہے بائی جان
او بھائی جان تھوڑا کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی ن اس لیے نہیں سمجھ پائے ہیں
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی جان
بھائی جان اتنی زمینیں ہیں وہاں پر زمین کے دام کتنے ہیں بھائی جان
یہاں تو چار لاکھ روپئے کاٹھا ہے بھائی جان
چار لاکھ روپے کٹھا پھر بھی اتنی امیر کیسے بھائی جان ہمیں بھی بتائیے ہم بھی بن جائیں گے امیر
ارے بھائی جان ہمارے دادا پر دادا بہت زمین جم گئے تھے بھائی جان ایک سو چوبیس بیگہا ہے بھائی جان بیس بیا ایک بیگہ میں بیس کٹھا ہوتا ہے بھائی جان دو بیگھہ بیچے تھے چار سے منڈ چار سے گنا کیجیے بھائی جان چالیس چالیس اسی اسی اسی گنے ایک سو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ ہوگا بھائی جان نہیں سمجھ آتا آپ کو بھائی جان اتنا پیسہ ہوگا تو نہیں خریدیں گے بھائی جان بائک ج
بھائی جان اتنے پیسے ہمیں تو کبھی آنکھ سے دیکھے بھی نہیں اتنے پیسے بھائی جان
مے بھائی جان آئیے تو صحیح ہم آپ کو دکھا دیں گے بھائی جان رہیش ہمارے آج ہوں بہت رہیس ہے بھائی جان ہمارے دادا پر دادا بت زمین ش بھی کر بھائی جان وہ سب وڈا ہی ہے بھائی جان بائیس وس اور بتائیے کھاجا تو کھائ ہوں گے بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت کھجا کھائے ہیں بچپن میں اب ت اب بوڑھ ہو گئے بھائی صاحب اب تو کھانے کا من ہی نہیں کرتا ہے
کیا بھائی جان آپ بڑھا گئے ہیں بھائی جان یہب ن ابھی جوان ہے بھائی جان آپ
پھر بھی تیس چالیس وورس کے ہو گئے بھائی جان تب بوڑھے نہیں ہوئے بھائی جان
اچھا وہ سب ہٹائیے م کھ جا کھائےیں ہیں کہ نہیں ابھی بھائی جان
ہاں بھائیین کھا جائے تو کھائے ہیں بچپن میں
کیا بھائی جان بچپن میں کھائے تھا ہم تو ابھی کھائے ہیں بولیے تو ہم بھجوا دیں گے آپ کے یہاں بھائی جان
نہیں بھائی جان ایسے بھی بھیجا دیجے بہت اچھا لگتا ہے کھا جا ہم کو میرے بچے کھائیں گے
ٹھیک ہے بھائی جان بھیج دو آپ بجوا دیں گے بجوا دیں گے کیا بھائی جان
اور سب بتائیے بھائی جان
سب تو ٹھیک ہی ہے بھائی جان کیا بھائی جان
نہیں بھائی جان چھوڑی ہٹائیے دوسرے بات پہ آتے ہیں
ارے بھائی جان کچھ تو بول رہے تھے بھائی جان
نہیں بھائی جان دوسرا بات بول رہے ہیں
اچھا ٹھیک ہے اس کو ہٹائیے بھائی جان کوئی بات نہیں آپ کو نہیں یاد آ رہا ہے تو چھوڑ دیجیے کہہ رہے بھائی جان آپ کون سے برتن میں کھ کھانا کھاتے ہیں بھائی جان ا چاندی کا برتن کی سونا کا برتن کی بھائی جان سلور کا نہیں بھ جان ہم تو چاندی کے چمچ سونے کے چمچ میں کھاتے ہیں بھائی جان چاندی کا پلیٹ ہے بھائی جان
مے بھائی جان اتنے رہی اس سے آپ ہم کو پتا ہی نہیں تھا بھائی جان
ہوں بھائی جان دادا پڑا دادا راجا مہاراجا کے تھھر وکے اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے بھائی جان اسی میں کھاتے ا بھائی جان
ہم کو ایک میم یاد آ رہا ہے کہتا نہیں ہے امبانی میرے
کوئی بات نہیں بھائی جان چلیے اچھا ہٹائیے بھائی جان چھوڑیے ہم کو نہیں پتا اس کے بارے میں چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان ہماری طرف سے اپ کی امی اور ابو کو وعلیکم السلام بول دیجیے یمی اور او سب ھریت رہے ہیں ہماری یہ ال سے دو بائی جان وعلیکم السلام بھائی جان خدا حافظ
آپ کی اور ا مامی کو اور ابو وعلیکم اللام بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھاگا بائی
آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان